وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام
اور سب کہہ رہے تھے نا تو داؤتے پارٹی جلدی سے س ب آج بھی دال باٹی کی
داو ت پارٹی چل رہی تھی ابھی تو کھا لیا اچھے سے مطلب پکا لیا تھا دال باٹی پکائی تھی
اچھا اچھا اچھا نہیں اچے پوئے وغیرہ کھاتے ہیں اس سے اچھا ہے کبھی کبھی دال بالٹی بھی موٹا ناج بھی کھانا چاہیے
ہاں ہاں ہاں صحیح بتا رہی ہو صحیح بول رہی آپ
دن بالد تج بٹی ہو جاچ
ہوں ا پھر سب بیٹ کے ساتھ میں کہاتے اس کا مزہ ہی کچھ نہیں ہے
ہاں اس کا تو مزہ ہی لگی کیونکہ روم بھی اپن کھاتے ہیں موبائل ز کر کے کھائیں گے جب بھی دوست دوستوں کے ساتھ کھائیں گے تو ایک دو ایسے ایکٹا ہو جاتی ہے
ایک سے وہی تو جسرے ابھی سے ہم ابھی نا میں اتنے دنوں سے بہت دنوں سے مطلب کر رہا تھا کہ اچھی بنی اچھی بن اکیلے میں بنی گئی اچھی مطلب سبزی وغیرہ بنتی نہیں اب وہ بھی مان کے چلو آج آج بنائی ابھی میں نے ج سب کے سبھینی میں سبزی سب جی میں باتا ہوں ہے نا تو آواز وہی سواد آ گیا پرانا پیلے والا ہی
کیا بعد میں پرانا دوستوں ساتھائ گے
ہاں نہیں جیسے ابھی میں بہت دن سے ٹرائی کرا ہوں ویسے ہ ایک دم بڑیا بنتی ہے اور ایک دم مست مسالے والی پر وہی میں ڈیلی کوش کرتا ہوں بنتی ہی نہیں ہے بنتی تین یا اکیے میں کیکہ مسالہ کھی نمک تیز ہو جا ہے کبھی ہاں
روم پہ
ہاں روم پہ میں ٹرائی کرتا ہوں ابھی وہ وہ بنتی نہیں ہے اب وہ آج وہی وہی
اس کا بھائی جان کیا ہے شاید ایک پرھر کا ہی پڑ جاتا ہے کوانٹیٹی ٹھیک ہے کیکہ آپ یہ سنگل کے لیے بنا د ہو نا اب آپ
ہ ہاں ہاں اس کے لیے وہی دقت آتی مے نہیں سمجھ گیا اب وہی آج اب وہی بنائی نا میں نے ایک دم بالکل کیا ٹیسٹی سبزی بنی ہے مزہ آ گیا
ہاں وہ کوانٹٹی کا ہو رہا ہے بھائی جانو وہ
وہی تو اسی لیے ہو رہا ہے وہ دقت تھوڑی ہاں لگ بھگ ہی دو سال ہونے والے اس مہ اس مہنے میں دو سال ہو جیں گے
تو وہی تو اب ان کے سات ہو آ تین جنوں کا کانا بناتے تھے تو اس حساب سے آپ کو نمک مرچ مسالا سارا کوانٹٹی وہی پتتا ہے آپ سنگل کے لیے بناتے ہو نا تو وہ کیا اب ہاتھ جما نہیں ہو وہ اس سے نمک ومک جیادہ ہو جاتا ہے وہ
گلی میں آج جمے گا
پھر ڈیلی کیا بج ج نا آپ نا کھانا سبزی بناتے بھی ہوئی ہ
ہوں ہوں
یاگر دہی سے کا ل توہ جس
نہیں ویسے میں نے دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ابھی اتنے دن سے دیکھ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کافی ٹائم د نے پھر پھر بھی وہ بنتا ہی نہیں ہے صبح شام جب بھی پھر بھیٹاؤ بڑے لگتی ابھی ویسے آج آلو کی سبزی بنائی وہ بھی بڑے سب کوشش کر تھی پوری طریق سے اب اس میں میچے زیادہ ڈل گی وہ پورا سواد
ا وہی ہو رہتا ہے وہ کوانٹیٹی کے کیکہ آپ ایک ین آدھی چمک
ہاں ہاں وہی اسی چ اور آپ نے کھانا وانا پکا لیا کھا لیا
ارے ہم تو آٹھ بجے ہی فری ہو گئے تھے ہاں اتنا لےگ ل نہیںیا
ابھی ابھی آئی ادھر کی طرف موسم ووسم ہاں
جلدی آج
ابھی اب ہماری طرڑ پھر رک گئی ابھی جب آپ بائی جان سے کر رہی تھے نا بات وغیرہ اس ٹائم سے کیا ہوا چل رہی تھی بہت
نہیں اس ٹائم یہاں ابھی تیز وادی میں چھت پہتا جات ہواھی آواز کٹ رہ تھی میں نہیں
ہاں ہاں وہی تو کافی تیزائی چل رہی تھیلو اب تو نچلتے یہ پہ تو تو بڑیا ہوا تو اورر یہاں پہ بھی ایک دم گاؤں کی طرف ہو جات ہے ہمارے بھی جیسے ہو چلتی ہے دو منٹ کے لائٹ کا ہٹ جلتا ہے وہ دو منٹ سے لی مار کے آپ
اتنی کنڈیشن کر دی نا پہے تو اتنی نکٹتے لائٹ وغیرہ
نہیں نہیں ابھی گرمی ہے نا اس لیے پھر یہ تو یہ ہو سکے بھائی گرمی ہے اس وجہ سے کاٹ لے وہ
وہ نا کون سی موت آئے ٹوٹ جائیں گے پیٹ اٹ جائے تاروں پیک بھی جائیں گے جیسے لے کے گات
نہیں نہیں نکھارتا وے بھی دو منٹ کے لیے ضرور مطلب
آپ کی خال جان شکایت کر رہی ہے آپ کے لیے
شکایت کر رہی ہے
آج کل بھائی جان چھ بجے ڈیلی آ جاتے ہیں پراپر پڑھائی پہ دھیان نہیں
ہاں ای سب کر رہ نہیں نہیں نہیں ایی کو
سمجاؤ گی
ضرور ضرور ضرور وہ کیا ابھی کیا کرے ہو ابھی جیسے کہ وہ اس کا ہی کارن نہیں ہے کار بہت سارا گرمی کا بھی ہے ابھی کھانا بھی نہیں پاتا
ہاں گرمی میں تو لیکن بھائی جان وہاں تو ای لگ رہے ہوا نا آپ کے
میں کیا بتاؤں آپ کو جیسے کہ اپن بھی کہیں بازار میں بیٹھتے نا دکان کھولتے تھے پھر تو سب ہم بچانے کی کوشش کرتے اپن تو وہ بھی وہ ہاں ہاں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ایمان کی چرو بیچ میں جیسے کہ نا ماحول جو ٹھڈا رہتا ہے بارہ بہ بج سے لے کے شام کے چار بجےک ماحولنڈ ٹھڈا رہتا ہےانچ بجے تک اس کے بعد میں و سی بند کر دیتا ہے یہ ایک دم پورا پا پا ہو جاتا ہے پورا ہاں وہی تو اور ابھی بھی ہاں یہ غلط ہے ابھی بھی اگر ابھی بھی کری تو وہبھی بھی نہیں چلاتا تھا رات میں نہیں چلا توائی رات میں چل جائیں ہم بچ
ابھی ہم جس دن ماما کیا کہے تھے تو ماما کی تو مہربانی تھی کہ اس کے نا مطلب لائٹ اس دن بارش نا لائٹ چلی گئی تب بھی ایسے چلتا تھا اس کے انوریٹر سے
ماما ماما وہ توم یوں بات مان کے چلو یہ ماما جان کی لائبریری کے پورے پوسٹر بور کھڑا بھی مل جائیں گے آپ کو
اچھا اتنا دور تک ایڈ کر رہا ہے وہ
اتنا دور تک یہڈ کرتا ہے ماما وہ اسی کے لیے نہیں کرت,, ا ہے وہ بہت ساری چیزوں کرتا ہے ماما
نہیں وہ م سویدھا توچ دے رہا کت مع مھے
نہیں وہ بھی سویدھا دیتا ہے وہ تم دو منٹ کال کرو کوئی بھی ہیللمٹ کے لیے کسی کے لیے سب کے لیے دو منٹ میں کرا دیتا کام
جپان ہاں وہ پولٹیسن ہے تو حساب سے ہیں اپن توسی نہیں وہ پوولٹیشن ہے تو میںس رہے گیا اپن تو پل ری کی کتطب خانے کی بات کرے ہو کم جی
ہاں اپن قطب کرنے کی بات کریں نہیں پر وہ مطلب اب وہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ چ چاروں طرف بیج لے کے چلتا ہے چیزوں کا
ہاں وہ ن اس دن کیا ہے جیسے بارش ہو رہی تھی نا تین بار لائٹ گئی تھی لیکنے س بند نہیں ہوا کیونکہ میں جسے س کے نیچے بیٹھا تو میرے کو کہ جیے وہ ملب کم زیادہ ہوتے نا تو میرے کو یاد پڑ جات تے
ہوں نہیں نہیں نہیں ادھر تو صحیح ہے نہیں ویسے تو میں آپ کو بتا دوں نا ایک ایک دو لائ ایک دو کچھ دکانیں ب تچ چی کھانے کی سوھا آپ مار جو س ہونے کی سویدھا بھی ہے ان میں
اچھا اچھا اچھا کطب آنے میں کیا بات ہے
ہاں ہاں جو میرا ایک دوست تھا یہ نا ایک دوست میرا وہ جاتا تھا ہم بھی نگر ساریدھر ج تو ہوئے نا ادھر لیتا تھا جو وہ جاتا تھا لائبریری جو اس کی لائبری میں وہ تو نارمل سیٹ لے رہی تھی وہ نارمل سیٹ ہی مطلب دونوں ٹائم کی قریبا قریبان تھی چودہ سو روپئے کی تھی وہ
او ہوو تو ریٹ بھی تو رقم بھی تو بہت زیادہ لے رہے وہ
اس کو ہے نا بیڈ بھی ملتا تھا کہ جسے کہ آد س ایک گھٹہ آرام کر سکو ٹکٹ والا ہے نا چائے بھی کچھ مطلب وہ بھی آئے گ کہ آپ کو چائے کو بس ایک اسکول کر کے پتا نہیں پچھتا ہے وہ ب رہا تھا کہ پوری سوھا ایک دم مست ہاں رنی وہ تو الگ رووم میں لگ رہی ہیں آپ وہاں جا کے کہ مطلب لیٹ سکتے ہو
ہاں کیک جیسے اگر وہاںار رہ گا تو پھر آس پس کے بچے ڈسٹرب ہو گا
تو ہے جس میں ناطلب تمہاری وہ جو کیبن ہے ن وہ پورا بڑا ہے آفس والا کیبن ہوتا ہے نا اس میں جس اس میں نا ایک کسی لگی ہے اس کے پیھے جسٹ ایک ہے نا مطلب وہ اتنا ہے کہ مطلب جیسے کہ چار فٹ چار فٹ ج مان لو اتنے اس میں آپ آرام سے لٹ سکتے ہو یا کر سکتے ہو
نہیں اس کا تو الگ ہی الگ ہی روم رہیننا چاہیے تھااکہ وہاں جا کے لیٹ کیج ہوادا ایک گنٹا
ہ ہاں اس میں اور اس بتر مائرو مائکرو وی ویرہ سب د رکھی جس مطل کھا وانا گم پراٹے پرٹ
کیا بات ہے ہاں یہ بہت سے بچے کیا ٹفن وغیرہ وہی منگواتے ہیں
ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے یہ چیز میں دیکھ آیا ہوں ٹرائی کر کے آیا تھا اس لائبریری میں ٹرائی کرنے کے لیے بھی پت نہیں یہ ون ففٹی روپز چارج ہے اس میں ایسے ہی ہے دھو تین دن کا ہ تین ج چار دن کا
ایسے ایک دن میں ڈیمو پری نہیں ہے اس میں ایک دن میں ڈیمو پری نہیں ہے اس
ای دن تو ساہ تھا میں تو پھرری گیا تھا کیکہ مجھے بتائی بتا رہا تھا وہ کہ اسس میں نا مطلب جیس کہ آپ تین چارن آؤ تو پچس روپےڑتی جنے سے پ کچھ سے بتا رہا تھا
اچھا اچھا ہاں نا یہ ہی ایک دن تو پہلے کی کوئی بھی لگائے گا نا پچ دن تو دیکھے گا ایسے ہی
میرے حساب سے وہ پڑھائی کے لے ہے نہیں وہ اس کے لیے جیسے کہ ورک فرام ہوم کرتے نا بہت سارے
اچھا اچھا اچھا
ف وم کرتے ان کی لیے سائڈ زیادہ مطلب جو بائی تمہارے جو بھی آٹم وائٹم بنتی ہے وہ سب لے کے وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کرنے جو بھی کرنا ہے کہ تمہیں
ا تو لو کیا کطب خاہ میں تو تامل کرنے کے لیے جاتے سا
ہاں پر وہ مجھے نہیں لگ رہی تھی کہیں بھی تعلیم کیونکہ اس میں جو بھی ایڈوائز لکھنے میں آ رہی تھی لکھتے نا مطلب بہت ساری کچھ موٹیویشن موٹیویشن لن وغیرہ جو بہت ساری ہاں کر دیا جو اچھا سا چارج بھی کر رہی تھی ک اس چیز کا کو وہ
ہاں ست اٹھہ سو پہ لے رہے تو پھر وہ پ ہو جاتا ہےھر
ہاں بہت زیادہ ہے دگنی ریٹ تکگنی ریٹ ہے اٹھاراس ہو تو
کیونک میں ان بھائی جان کو بتا دیتا تھا میںط نے ی آپ سات آٹ سو سات سو والے لگا لیتے آپ نے ہزار تو بہت زیادہ لگا رکھی ہے لیکن پھر میں گیا تو پھر لگا بھی صحی نہیں ار ہزار روپئے کا لائگ ہے بھی صحی ہے
ہ ہزار روپئے کی تیں گ ما چودری والی
ہاں ممج ہزار بھی گ ہو ہزار بھی لےتے
ہاں ہاں اب دب ہم پل ڈے گ ہے نا مطلب چھ سو پچاس روپئے دیتے
تو پھر اوپرا پڑ جان نا پھر
پرق پڑےے کچ نہیں کہ ستے اسے کب بھی
لیکن یہاں ڈسٹربینس بہت ہے لائٹ جاتا ہے ڈسٹربس ای ای
ہاں یہ تو ہے نہیں نہیں نہیں وہ تو نہیں جاتی ہماری لائف طرف مس لو کبھی کبھی بائی چانس چلے گی دنوں میں کبھی کبھی نہیں دلی ت نہیں جتی
لیکن ایسے ہی بند کر دیتا ہے وہ
وہ تو پھر تو یہ تو کمپرومائز کرنا ایسے توھر ج صبح صبح جاتا ہے نا وہ جو دس بجے جاتا ہے وہ
تو کمپرومائز ادھر ہی کی ہوئی تو بات ہے نا وہ بول رہا ہے کہ پورا فوکس ہمارا تامل کی لیے ہے اب میں جیسے پہے اسار میں جاتا تھا میں سات سو روپئے میں جاتا ہوں وہاں پر اکثر میے دقت آتی ہے سے اھا تین سو روپئے میں دےے زیادہ پٹو لیکے کیہ پورا فوکس تو ادھر ہے نا تامل کے لیے
یہ تو ہے صحی بات بولی آپ نے
اب جیے تمہاریے ایکہین رہ گی اب جیے تم چاران چ گھٹھ گے
ٹی
آپ مارننگ میں مل جاتے آج کل
ج وہی تو بھی تمہیں بتا رہا تھا نا آپ کو بتا رہ تھا میں
تو مارنگ میں تو چل ج گا یارنگ میں تو چل جائے گا صبح دس گیارہ بجے
ہاں آپ سے اب ابھی کل سے جاں گا مارننگ میں آافس کروں گا چھ بجے سے دس بجے تک صحیح رہتا ہے
چانس ہے ن ب یہ اچھا ہے اب یہ چانس نکل جائے گا نا آ تو پھر ایسی ویکینسی ملنا بہت باری رہے گا
ہاں یہ والا تو کیا ہی بتاؤں گ میں آپ کو گولڈن والا یہ میں کبھی کرتا ہوںھر خداف اپنا ہو ہیںینات پوری ہاں ہاں میں بھی گھر جا رہا ہوں بس یہاں سے نکل رہا ہوں نا اوکے اوکے میں سےٹوں گا